السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
جی الحمد للہ آپ بتائیں
جی میں بھی ٹھیک ہوں بس سبھی کام کر کے فارغ
جی جی
جی ایک تو ٹائم کتنی زیادہ قلت ہو گئی ہے نا اب
ٹائم تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے
نہ ہو سکے نا ٹائم نکالتے ہیں بٹ فیملی کے لیے ٹائم نکال ہی نہیں پاتے ہیں
وہئی چیز ہیں
ج انسان کو ہوتا ہے کہ ٹائم نکالو فیملی کے لئے اب روز مرہ کی لائف میں یہی ہو گیا ہے نا ڈے ڈے ٹو ڈے لائف میں جاب پر جاؤ جاب سے آؤ فیملی کے لئے ٹائم نکال ہی نہیں پاتا انسان
بھائی ٹائم اتنا اتنا جلدی بیت جاتا پتا کہ کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے صبح سے شام کا ہو جاتی ہے
ٹائم ایسے تیزی سے بھاگ رہے ہیں ہے نا
جی جیسے ایک سائڈ اس اس سے دوسرا فرائیڈے اتنی جلدی آئے گا کہ پتہ نہیں چلتا یقین ہی نہیں ہوتا ہے کیا ابھی تو گیا تھا فرائیڈ کٹیاب بھی آ گں اور پھر ٹائم کیا صبح وہی ڈیلی کا جو روٹین ہوتا ہے صبح اٹھا سارا کام کرنا پھر
میں تو سوچتی ہوں جی میں تو سوچتی ہوں اپنا کیجوئل بناؤں اپنا ٹائم مینج کروں بٹ جتنا میں ٹرائی کرتی ہوں نا میں مجھ سے ہو ہی نہیں پاتا کہیں نہ کہیں میرا ٹائم انویسٹ ہو جاتا ہے بچوں میں یا پھر کہیں اور ٹال چلے جاؤ ان چیزوں میں ٹائم کا پتاہ ہی نہیں چلتا
وہی چیز ہے اگر انسان ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ بھی ورک کرے گا تو بھی ٹائم نہیں پتہ چلتا ہے اگر اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیں تو بھی نکال نہیں پا رہا پا ہے آسانی سے پر وہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مینج
اب میں جی جی میں سوچتی ہوں کہ اسکن ر رین اپنے دھیان دو اپنی اسکن پر دھیان دو اس کے لیے کم سےم ایٹ لیسٹ میں آدھا گنٹہ ا نکال لو وہ بھی پاسبل نہیں ہو پاتا اب صبح کا ٹائم ہوتا ہے کہ چلو اپنا پانچ چھ بجے اٹھ جاؤ اتنا اپنے لیے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو نکال دوو ورنہ ہم سب کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں بچوں کے لیے ک ب کا ٹائم نہیں نکال پاتا
ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ انسان خود کے لیے نہیں کر سکتا ہے پتاہ نہیں کہ وہ اتنا زیادہ بزی ہوئی کیا ہو نا کہ اپنے لیے بھی ٹائم نہ رہے وقت وقت کا پتا ہی نہ چلے
اب میری فرینڈ ہے وہ تو جاب کرتی ہیں تو تو لیٹ آتی ہیں چھ سات بجے تک ان کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا اب میں شکایت کر رہی ہوتی ہوں ان سے کہ یار تم تو بات کر نہیں چھوڑ جیکنت تو ٹائم نکالنے ہی بند کر دیا بالکل ہی اب کالج ٹائم میں دیکھو اس سکول ٹائم میں دوست تیاری چیز یہ چیزیں تھی چلو دوست سےے مل لی ہیں بات کرلی بٹ اب دیکھو فرینڈس وغیرہ سب اپنی لائف میں ایسے ودی ہو گئے نا کسی کے پاس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہے نہیں رشتے نتے ہر انسان بھول گ گیا ہے اب ایسے بزی ہو گئے ہیں لائف میں
مطلب صرف ہم لوگ نہیں بزی ہر ہر انسان وزی ہو گیا ہے کسی کے پاس وقت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی سے ملنے جائے یا فون بات کریں پت نہیں کی ہو اتنے بزی ہو گئی لائف بس وہ ہے نماز کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے اور باقی اور جی اب دیکھیے کہیں
لیے بھی لوگ مسجد دیکو آپ مسجد کیسے خالی ہوئی پڑی ہوتی ہے رمضان ٹائم میں تو چلو انسان کو ٹائم نکالتا ہے رمضان کے وقت پڑھ لیتا ہے مسجد بھری بھری رونق ہوتی ہے لیکن اب تو دیکھو بالکل نہیں ہے مسجد خالی ہوتی فجر میں کوئی اٹھنے کا اٹھتا نہیں ہے فجر کی نماز کوئی پڑھتا نہیں ہے
وزیر کی نماز کوئی نہیں پڑتا یہ آپ صحیح کہ رہی لیکن یہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو وقت نکالنا چاہیے
جی اور نماز تو فرض جئیے یہ تو کسی بھی حال میں پڑھنی تم بیمار ہو یا تمہیں تکلیف میں ہو ہر حال میں نماز
ہر حال میں کتنی بھی آپ آ کو پریشانی ہو بٹ نماز معاف نہیں ہے
فجر کے اذان میں یہی تو بتا رہے ہو تھے نیند سے پیاری اذان نماز ہے لیکن کہاں لوگ سمجھ تینس چیف کولی
جی وہی چیز ہے لوگ نہیں سمجھتے ہیں پھر وہ اتنی زیادہ بزی لائف ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی دیر رات تک سونا ہوتا حفظ
ہاں اب یہ بھی ایک پرابلم مس مسلہ بن گیا اتنا بڑا کہ لوگوں کے بعس جب سے موبائل آئے
ہاں
تین دن ب کو سوئیں گے تو وہ کہاں سے اٹھ پائیں گے صبح ٹائم تو زیادہ ٹائم جی جی زیادہ ا ٹائم تو موبائل فونس میں برباد کر رہے ہیں بچے بڑے سبھی
ارام سے ایک دو گھنٹہ تو اس میں چلا ہی جاتا ہے
اب اب دیکھو نا دس منٹ بالکل بالکل اب دس منٹ ہم ریلس اسٹور کر لیں ام پہ جن جوٹیبل ویل ساری ہوتی ہے تو ہمارا ٹائم ایسا دو تین تین گھنٹ نکل جا ہے ریلس
آرام سے میرا خود نکل جاتا ہے بلک کہ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا میں اسٹڈی کر لوں ب نہیں کر پاتی ایسے ہی ب فون چلانی مزہ آتا ہے ب پڑھنے میں نہیں
جی اب دیکھو نا ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں نا ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے لیکن فون چلانے بیٹھے گے تو نیند تو وہ لگ جائے گی
توب نیند بالکل بھی نہیں آتی اگر فون چلانے لگیں گے آپ رات میں بھی نہیں آتی ہے نہیں تو موبائل کا تو یہ حالت
ٹیچرس بھی تو یہی کہتے ہیں کہ چلو اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ اس ٹائم ٹیبل کے بورڈنگ تم چلو گے نا تمہارے ڈیلی لائف بہت اچھی رہائے گی ہاں ج تمہاری نیند پوری ہوگی تمہاری تمہاری ہیلتھ بھی اچھی رہے گی ہر چیز صحیح رہے گی اگر تم ٹائم کے اکارڈنگ چل رہے ہو تو دیکھو لائف کیا ہے لائف کیا ہے ٹائم ہی تو ہے انسان بوڑھا ہو جاتا بچے سے
ہوں ہوں ٹائم ہی اسپینڈ ہو رہا ہے پت ہی نہیں چلتا ہے کب ب چھوٹے سے بڑا ہو گیا بڑے سے بڑا ہو گیا تو یہی ہے بقری اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا
وہی تو بچے جب ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹا سا بچہ ہے ایک سال کا ب اتنا بڑا ہو گیا پتا ہی نہیں چلا اور ہمیں یاد آ رہی ہوتی ت اسکول کی بچپن بچپن کے دن کتنے اچھے ہوا کرتے تھے ہم سوچتے ہیں جی ہم تووست ہیں اپ بیٹھ کر کے یار وہ دن کاش واپس آ جائیں
ہ کیونکہ وہ پت ہے خیالوں کی دنیا ہوتی ہے ہر کچھ ایک دم سچ لگتا ہے کوئی ٹینشن بھی نہیں جی
اپنا بچپن برباد کرتے جو جو گغریب گھر کا بچہ ہے اسکولس نہیں گئے انہوں نے اپنا بچپن کاموں میں گزار دیا ودیا اب وہ بچے سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی ہو چیزیں کر پاتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں
وہ تو ہے ہی ہوں
بچپن میں تو اتنا انجوائے کیا جتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے آج کل کے بچوں کو دیکھو موبائل میں لگے رہتے ہیں وہ کھیلنا جانتے ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے تو اپنا بچپن بہت اچھے سے جیا ہے ہر چیز کھیلنا اور گھومنا
زیادہ تر ایکٹیوٹیز باہر کیے اور آج کل کے بچوں نے باہر ایکٹیوٹی یز کہاں کرتے ہیں موبائل فون سے ہی چاہیے ن ک دو
وہ وہ جانتا تین آج کل کے بچے بالکل بھی سوشل نہیں ہیں اس کی وجہ ہے موبائل موب موبائل میں لگے رہتے ہیں ہر وقت کہیں جانا پسند نہیں کرتے ہیں
کارٹونس لگا دو ان کو بس کھانا بھی وہ تبھی کھاتا
میری بانجی بھی ایسے ایڈکٹیڈ ہو گئی ہے بنا موبائل کے کھانا نہیں کھاتی ہو
بچوں کو اگر ہم شرو ی سجھائیں گا ب ٹائم کے اکارڈنگ تم چلو گے یا ٹائم کو اچھے سے مینج کرو گے نا تو وہ تمہاری لائف کے لیے بھی بہتر طر
بئی چیز ہے
اب دیکھو سات آٹھ سال کے بچے دیکو چھوٹے بچوں کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی لیکن سات آٹھ سال کے بچوں کو تو چلو خیر ہممی چیزیں سمجھا سکتے ہیں
ہاں آرام سے اس سمجھدار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا تو وہ ان سب چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں
جی
اور باقی لوگوں کو تو نہیں پتہ وہ چھوٹے ہوتے ان کو اتنی شان بھی نہیں ہوتا ہے
ہاں جی لیکن پیرنٹس کے اوپر یہ بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں چلو انہوں ٹائم کے اکارڈنگ چز اب پیرنٹس بھی خود نہیں سمجھتے یہ چیز
ہاں
انسان کو نا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے
بالکل نہیں بانگنا چاہیے نہیں تو ہم لوک ر پ روٹی ہے تو اس کو تو کرنا ہی ہے ہم کو اچھے سے نبھانا ہے
ہوں آپ کرتی ہیں ٹائم مینج
ٹائم مینیج تو میں نے کیا نہیں بس کوشش کرتی ہوں کرنے کی کر نہیں پاتی ہوں کبھی لیٹ سے اٹ پٹا ہو جاتا ہے
ہاں خیر یہ تو ہے آ دیکھ ہم منڈے ٹو سیٹرڈے ہم چلو جاب جو کر رہی ہیں وہ تو چلو اور تود ٹائم فکس ہوتا ہے لیکن ھنڈے کو ایٹ لیسٹ انسان تھوڑ ٹائمک ال کے چھے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں ج ضروری ہے نا
ضروری ہے ہا ہاں تو وہ تو ہوتا ہے سنڈے کو ہم لوگ اچھے انجاائے کرتے اور تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں اور سب کو پتا بھی ہوتا ہے فیملی میں کیا آج ہم لوگ لیٹی
ہوں ایک ہی دن ہوت پر وہف
ہاں ایک ہی دن ہوتا ہے باقی کے دن تو ہم فجیر میں یا چھ بجے تو ایٹ لیسٹ اٹھ ہی جاتے ہر حال میں
چلو ماشاء اللہ میں بھی جتنا میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی اٹھا کروں دگے اچھے تھ ٹائم کے اکارڈنگ چلو
اور ایک چیز اور ہے اگر ہاں بالکل
جی
ابھی تو ٹائم ہے آپ کے پاس آپ بنا سکتی اپنا تو دوسری چیز یہ اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو کتنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں اور پت چلتا ہے کہ ابھی تو دس ہی بجے اور اگر لیٹ اٹھتے ہیں تو چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتے ہاں
صبح جلد تو ٹائم بیتی نہیں ہم سوچ رہے ا بھآئی نو ہی بجے ابھی دسی ہی بجہ ڈیلی لائف میں جب اٹھتے ہیں دس بجے گیارہ بجے توہیں پتا ہوتا چل ٹائم کیسے گزر گیا اتنی جلدی لیکن بقرعید والے دن میں نے میں نےا یہ چیز کہ دیک کوو بھی ٹائم ہی نہیں
و چ یہ یہ تو ہوا بکرعید کے دن جلدی اٹھے اور اس دن ساری چیزیں بھی بن گئیں قربانی بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی دس بجے تو اسٹررنج
جیادہ تو دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیسے بیتی ہی نہی راہ
ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں یہپ سے اوکے اللہ حافظ